وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ووررماتہ
وعلیکم السلام
بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی بالکل آپ ٹھیک ہو
ہاں جی گھر میں آپ کے سبھی ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی سبھی خیال سے کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں
بس بیٹھے ہیں بور ہو رہے تھے ابھی کھانا ہو گیا تو ریسٹ پہ بیٹھے جی جی بائی چانس آپ کا ہو گیا کھانا
ہاں جی میرا بھی کھا ہو گیا اور ابھی میں بیٹھا ہوں گا
میں بھی بیٹھا تھا تو سوچا کچھ جانکیاں حاصل کر لوں کسی سے
ہاں جی بھائی تو میں بھی کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا کھیل کود کے بارے میں کچھ فائدے ہاں جی بھائی آپ لوگ دیکھ س آج کل جی میں آج کل آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں لوگ کھیل کود کی طرف بہت کم مائل ہوتی ہیں کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں فون چلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھیل کود میں اضافہ نہیں کر سک پاتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کھیل کود انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جو آپ کو پتا ہی ہے یہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ صحت مندی اور کامیابی کی زندگی کی بنیاد بھی ہیں
جی بھائی جان
اور بزرگوں کے سب کے لیے کھیل کود کی بہت اہمیت ہے اس میں بہت سارے آتے ہیں جیسے کرکٹ فٹ بال ہاکی والالی بال بیڈ منٹن ٹینس اور اور بھی ایتھلیٹکس جیسے کھیلنا صرف جسم کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ ذہنی اور سماجی صلاحیاتوں کو بھی نہارتے ہیں
جی بھائی جان
ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جب لوگ موبائل فونز اور کمپیوٹرز پر زیادہ وقت گزارتے ہیں کھیل کود کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہیں
جی بھائی جان تو کھیل کود کی کم توجب دیتے ہیں لوگ
ہاں جی بھائی بہت کام لیتے ہیں
جی بھائی ج
اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں جسم کے لیے تو کچھ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں
جی بھائی جان بےشک دیکھو کھیل کود میں الگ ہی مزہ الگ ہی سکون آتا ہے
ہاں جی بھائی
جی اس سے صحت اچھی رہتی ہے صحت ٹھیک رہتا ہے صحت ٹھیک رہتا ہے ایک تو ایک تو ٹائم نکلتا ہے وہاں اور کھیل کود کی طرف سے تو دوسری بات جو اچھا اچھا کھیلے گا وہ وہ اس کو کامیابی ملتی ہے ہے نا بھائی جان تو میرے حساب سے آج کل آپ دیکھ سکتے ہو کہ کھیل کوود کم کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ فون استعمال کرتے ہیں تو پھر فون کی طرف رہتے ہیں تو پھر ان کو زیادہ یہ زیادہ اہمیت فون کو د تو کھیل کود میں نہیں دیتے ہیں تو ہاں بھی کوئی بتا سکتے تو اس کے بارے
ہاں جی اس کے فائدے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو کھیل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو صحت مند بنا دیتی ہے جیسے آپ نے بولا تندرست رکھتا ہے روزانہ کھیلنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے آپ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں کھیل سے موٹاپا دور ہوتا ہے اور ڈائبٹیز جیسی بیماریوں سے بچ ساتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کی اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جس میں تناؤ بڑھ جاتا ہے اور انسان خود کو زیادہ چست اور تازہ محسوس کرتا ہے
جی جی بھ جا
اور اس سے کچھ ذہنی فائدے بھی ہیں جیسے آپ بتا سکتے ہیں کچھ دماغ کھل جاتا ہے سٹرس سے بچ جاتے ہیں آپ بھی کچھ بولے اس کے بارے میں
جی بھائی جان جی بھائی جان جو جو یہ کول کے میں جو کول کے تھ نا جو یہ کا جو یہ کھیلتے ہیں تو ان ان کو زیادہ اسٹریس نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہےتا وہ کر ہو مطلب کھیل کود پہ ہوتا ہے تو پھر ان پہ ٹینشن ہی نہیں ٹینشن ہی نہیں رہتا ہے جو نہیں کھیلتے ہیں جو گھر میں بیٹھتے ہیں جو موبائل فون یوز کرتے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے ان کا صحت بھی خراب ہو جاتا ہے تو اگر میے نظر سے دیکھیں تو کھیل کود میں کھیل کود میں زیادہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا جی کیونکہ اس سے ہمارا صحت ٹھیک رہتا ہے ذہنی دباؤ زیادہ نہیں ہوتا ہے
ہاں جی بھائی
تو کیونکہ جسمانی اس میں جسمانی صحت اچھے رہتا ہے تو آپ اور آپ اس کے کچھ فائدے بتا سکتے ہو تو میں بھی کچھ سیکھ لو گا جی بھائی جان
اس سے ذہنی فائدے میں کچھ میں بتاؤں گا اس سے دماغ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے کھیلنے سے اسٹریس کم ہوتا ہے ٹینشن بھی لوگوں سے دور کر سکتے ہیں اپ سے زیادہ وہ ملوث ہو جائیں پریشانی سے کم ہوتی انسان کا دماغ تازہ رہتا ہے اور یادش ہو جاتی ہے سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے کھیل کود سے خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن اور اداسی سے بچانے میں مدد کرتا ہے
جی جی
تو اس سے آپ کچھ بتائیں طلبا کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ایک بچہ اس میں شامل ہو
دیکھو جو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں
ہاں جی بھائی
اگر اگر ہم ان کو فون نہیں دیں گے ان کو کھیل کود کی طرف ہ نہیں د
ہاں جی میں
تو وہ وہ اچھے رہیں گے ان کا صحت بھی ٹھیک ہی رہے گا تو زیادہ اہمیت ہمیں چاہیے کہ ہم کھیل کود کو ہی دیں گے ہے ن بائی جا تو زیادہ ہم بچوں کو بولیں گ زیادہ یہ لوگ کا ت گھر میں ہی بچوں کو رہنے دت ہیں باہر نہیں جانے باہر نہیں جانے دیتے تو پھر آپ کو پت ہی ہے کہ کہ ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو جو بچہ باہر جاتا ہے مطلب پڑھائی بھی کرتا ہے باہر بھی جاتا ہے کہ کھینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو وہ کتنا تندرست ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو یہ کھیلنے نہیں دیتے ہیں تو ان کے آپ دیکھ سکتے ہو ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں پھر وہ کام کو ہاتھ بھی نہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پھر
ہاں جی میں
اگر اگر دیکھو اگر جو جو بچے نہیں کھیلتے تے بس گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں فون کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر اگر وہ کبھی بھی کسی چیز کو ہاتھ لگائے گ تو پت نہیں ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھ تو میرے حساب سے میرے حساب سے تو بچوں کو کھیلنا چاہ چاہیے ہے نا بھائی جان اور زیادہ بھی زیادہ بھی نہیں کیونکہ زیادہ کھیلنا بھی نہیں ہے نا بھائی جان
ہ اچھا اتنا ہی کھیلو جتنا صحت کے لیے ضروری ہو وقت بچاؤ
ہاں وقت بچ کہ پڑھائی پڑھائی پہ بھی دھیان دو کھیل کود پہ بھی دھیان دو اپنی صحت کا بھی خیال رکھ
جی بھان
حینا بائی جان
ہاں جی طلبہ کے لیے
میرے آپ مجھے کچھ اس کے نقصانات بتا سک
ہاں جی ہاں جی کچھ میں فائدہ بتاؤںا پھر میں آپ کو نقصان بھی بتاؤں گا طلبا کے لیے کھیل کود بہت ہی ضروری ہے یہ یہ ان کے ڈسپلن میں کام آتا ہے پابندی بڑھا محنت اور ذمہ داری سے کا احساس ہوتا ہے ایک بچے کو ٹیم گیم سے مل جل کر کام کرنے اور لیڈرشپ کی سہمیت پیدا ہوتی ہے جو طلبا روزانہ کھیلتا ہے نا وہ اکثر پیدا پڑھائی میں بھی بہتر کارکردگی دکھاتا ہے کیونکہ وہ ان کا دماغ زیادہ متعارک اور تازہ رہتا ہے
جی
اس میں کچھ سماجی فائدے بھی ہیں کھیل کود لوگوں کو ایک دوسرے کا قریب لاتا ہے اسے دوستی بائی ب چارہ محبت اور ایک دوسرے کا اعتمار بڑھتا ہے مختلف علاقوں کا ملکوں کے لوگ کھیلوں کے لیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں کھیل انسانی اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور برداشت اور صبر کا درس دیتا ہے
ایک طرف سے وہ فیملی بھی بن جاتی ہے ایک سے مطلب ہ جی جی
ہاں جی میںی اور میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آج کے دور میں سپ ایک بڑی پیشہ بھی ہے جکا ہے بہت سے پلیئر اپنی محنت اور سلحت کی وجہ سے شہرت حاصل اور دولت حاصل کرتے ہیں جو آپ دیکھ ستے ہیں آج کل کے لوگ سب س میں کتنی زندگی کیریئر بناتے ہیں وہ اکیڈمی میں شامل ہو کر اپ اپنی زندگی آگے بناتے ہیں
جی بھائی جان بے شک بے شک جی ہمیں
اس ہاں جی میں آپ اس کے بارے میں بتائیں کھیل کود کو بڑانے چ لیے ہم لوگ کیا کرنا چاہیے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ کی بات سے مجھے بہت سکون ملا تو میرے میے نظر سے ہمیں اپنے بچوں کو ان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے مطلب پڑھائی بھی پڑھائی بھی کرے اور کھیل کود بھی بھی کرے ہے نا بائی جان
ہاں جی بائی
اور اور آپ نے بہت اچھی بات کہ یہ ہمیں اس کو ہمیں اس کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کیونکہ آگے آ آگے جا کر یہ اپنے لیے اپنا کیریئر بنا سکے
ہاں جی بھائی
ہے نا آپ کی بات مجھے آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ
ہاں جی میں
ہمیں ہی ہمیں ہی اس کو آگے بڑھانا ہے ہے نا بھائی جان
ہ اسکول اور کالج میں بھی سپورٹس کی سہولت ہونی چاہیے
جی بھائی جان اور میرے میرے حساب سے گاؤں پر گاؤں میں اسٹیڈیم ہونا اسٹیڈیم ہونا چاہیے جہاں پر ہے نا میں نے اکثر دیکھ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اسٹیڈیم نہیں ہے دور دور اسٹیڈیم ہے ب گاؤں گاؤں میں گاؤں میں اسٹیڈیم نہیں ہے تو
سٹیڈیم ہے جو بچے گاؤں میں ہیں وہ اسٹریس سے بچ کر اس میں شامل ہو کر
جی جی بے شک بج بےشک بھ جن آپ نے بہت اچھی بات کہی آپ کو آپ کو پت ہی ہے کہ بہت سے لڑکے بہت سے لڑکے نشوم ملوسے تو اگر اگر اسٹیڈیم گاؤں گاؤں میں گاؤں میں ہوں گے تو لوگ کیا کریں گے جو جو یہ جاتے جو یہ جاتے ہیں مگر چھپ چھپ کر کے یہ جاتے ہیں کچھ نشہ کرنے کے لیے اگر یہ اگر یہ سب اسپورٹس میں حصہ لیں گے اگر یہ اگر اگر ہے نا اگر دیکھو اگر گاؤں میں ایک اسٹیڈیم ہے پھر بچے وہاں پھر وہاں لڑکے کھیلنے جائیں گے یا بچے کھیلنے جائیں گے جب جب وہ لڑکا وہ دیکھے گا نا دیکھو یہ کیسے کھیلتے ہیں میں بھی کھیلوں گا ایک بار اس کو جب اس کی عادت لگ جائے گی پھر وہ نشے نشے چھوڑنے میں اس کو آسائش ہوگی میری نظر سے
ہاں جی بھائی آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں
جی بھائی جان
ہاں آخر میں کچھ یہی کہنا چاہتا ہوں کھیل کو صحت مند زندگی اور کامیابی کے لئے بہت ہی زیادہ نہایت ضروری ہیں ہاں انسان کی جسمانی ذہنی اور تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کو اتنا ہی دو اور پڑھائی پہ بھی دھیان دو اور آپ بھی لوگوں کو تک یہ بات پہنچاؤ
جی بھائی جان بے شک آپ نے مجھے بہت بہت اچھی بات کی میں انشاء اللہ اس کو آگے بڑھاں گا
جی بھائی میں بھی بہت بق لوگوں تک پہنچاؤں گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے
مجھے بھی مجھے مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے میں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ آگے بات ہوتی رہیں گی کوئی جانکارییاں آپ سے لوں گا آپ مجھ سے کچھ سیکھ جاؤ گا میں آپ سے کچھ سیکھ جاؤں گا آگے ہم ہم کو یہ
ہاں آگے بھی ملتے
جی ہے نا بھائی جان چلو اللہ حافظ اللہ حافظ